مقات آپ ٹھیک ہے میرے بھائی
او الحمد اللہ الحمد للہ آپ بتائیے
بہت بڑھیا آ ہسٹک بات کریں گے ہاں وہ یہ ہاں ہاں ہمیں اپ نے س ہاں بالک ہاں ہاں کس بات کی ہاں ہم ایک ہم کس بات کریں گے آج امپورٹنٹ سبجٹ ہے نہیں نہیں تو پھر کریں گے سیونگ منیس اسپینڈنگ منی ٹھیک ہے ہاں وہٹ ہے چھوٹااب کے دیکھو میرے بائی گ دیکو میرے بھائی منی ہے دیکھو میرے بھائی ہاں دیکھو میرے بھائی دیکھو اگر ہم کو بات کریں گے اس سے پہلے منی پہ یہ ہم کر سکتے اچھے سے کر سکتے ایسے کیوں نہیں کر سکتے بے کچ رقم میں خرچ نہیں کر سکتے میرے بھائی دیکھو پیسے بچانا ہر ہر انسان کی زندگی میں بہت اہم ہے جو انسان اپنی آمدنی کو کچھ حصہ بچا بچا لیتا ہے وہ مشکل وقت میں پریشان نہیں ہوتا بچا ہوا پیسہ تعلیم صحت بزنس یا کسی ایمرجنسی میں بہت کام آتا ہے اس لیے ہمیں اپنی ضروریات کے مطابق خرچ کرنا چاہیے اور ہر مہینے کچھ پیسے ضرور بچانا چاہیے نا ہے نا اب میرے بھائی اب دیکھنے سے پہلے منی میں دیکھو کیسے خریچ کرنا بھی ضروری ہے لیکن صرف ضروری چیز پر اگر انسان بلا وجہ یہ شوق میں حد سے زیادہ پیسہ خرچ کرے تو بعد میں اسی مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے نا میرے بھائی
سمجھداری اسی میں ہے کہ ضرورت اور خواہش میں فرق سمجھ نہ جائے سوچ سمجھ کر پیسہ خرچ کیا جائے پیسہ زمانہ میں پیسہ کمانا ضروری ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری اسے سمجھداری سے بچانا اور صحیح جگہ خرچ کرنا ہے جو انسان اپنے پیسوں کی قدر کرتا ہے وہ اپنے مستقبل کو بہترین بنا سکتا ہے اور اپنی مستقبل کو محفوظ بھی بہتر بنا سکتا ہے پیسہ انسان کی زندگی کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے اس لیے پیسے کو سمجھ داری سے کمانا بچانا خرچ کرنا بہت ضروری ہے پیسے بچانا ایک اچھی عادت ہے اگر ہم ہر مہینے اپنے آمدنی کا کچھ حصہ بچا کر رکھے تو مستقبل میں کسی بھی ایمرجنسی یا ضرورت کے وقت ہمیں کسی سے مدد مانگنے کی کی ضرورت نہیں پڑے گی بچایا ہوا پیسہ تعلیم صحت گھر بنانے بزنس شروع کرنے اور مش حالات میں بہت کام آتا ہے چھوٹی چھوٹی بچت وقت کے ساتھ مل کر بڑی رقم بن جاتی ہے نا میرے بھائی اب دیکھیں گے ہم پیسے کہاں پہ خرچ کرنا ہے پیسہ خرچ کرنا بھی زندگی کا ضروری حصہ ہے لیکن ہمیں ہمیشہ اپنی ضروریت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے فضول خرچی سے بچانا چاہیے کیونکہ آج کی بچائی ہوئی کل کی مدد بن سکتی ہے ہمیں کھانے تعلیم صحت گھر کی ضروری چیزوں پر پیسہ خرچ کرنا چاہیے جبک غیر ضروری خریداری سے پرہیز کرنا چاہیے پیسہ بچانا صرف دولت جمع کرنا نہیں بلکہ اپنی مستقبل کو محفظ بنانا ہے اور پیسہ خرچ کرنا صرف ضرورت کے مطابق ہی بہتر ہوتا ہے ایک سمجھدار انسان وہی ہوتا ہے جو صرف پیسہ کماتا ہی نہیں بلکہ اس کی قدر بھی کرتا ہے پیسہ بچانا اور سوچ سمجھ کر خرچ کرنا انسان کو مالی طور پر مضبوط اور خود مختار بناتا ہے ہے نا میرے بھائی ہاں جی میرے بھائی ٹھیک ہے ہاں اب بس یہ آپ سے فرما رہے پیسہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ ہماری بنیادی ضروریت جیسے کھانا کپڑے تعلیم اور علاج پورا کرنے میں مدد کرتا ہے اس لیے پیسے کی صحیح استعمال ہر چک کے لیے ضروری ہے بیسی بچ جانا صرف امیر لوگوں کو لوگوں کی عادت نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے اگر روزانہ یہ ہر مہینے تھوڑی سی بچت کریں تو وقت کے ساتھ یہ ایک اچھی رقم بن سکتی ہے یہ بچت ایمرجنسی بزنس تعلیم یا کسی بھی مشکل وقت میں بہت کام آتی ہے جو لوگ پیسے بچاتے وہ اپنی مستقبل کو زیادہ محفوظ بناتے ہیں ایسی کام پہ خرچ کرنا چاہیے ٹھیک ہے خرچ کرنا بھی ضروری نہیں ضرور خرچ ہے لیکن لیکن ہمیں شا ضرورت اور سصت کے مطابقصحت کے مطابق ہمیں کھانے تعلیم ص گھر کی ضروری چیزوں پر انسان خوشی سے خرچ کرنا چاہیے لیکن دول خرچی دکھاؤ اور گ ضروری شاپنگ سے بچانا سمجھدار انسان ہر گھرے سے پہلے سوچتا ہے کہ ضرورت ہے یہ سر خواہش ہے آج کی چھوٹی بچت کل کی بڑی راحت ہوتی ہے پیسہ کمانا ایک ہنر ہے لیکن اسے بچانا صحیح جگہ خرچ کرنا اس سے بھی بڑی ہنر ہے اگر ہم آج سے بچے کی آادت بنا لے اور ہر خرچ سوچ سمجھ کر کرے تو ہما ہمرا مستقبل زیادہ محفوظ پرسکون اور کامیاب ہو سکتا ہے نا میرا بھائی اں آپ کی بات صحی ہے ہاں پیسہ بچانا کیسی چیز ہے نا جو آج پیسہ بچانا تا ہے وہ کل مسکراتا ہے فضول خرچی کرنے والے والا اکثر پچھتا ہے دولت کے کی قدر کرنا بھی ایک ہنر ہے ہر کا محنت کی کہانی کا سفر ہے آمدنی سے کم خرچ کرنا لو مستقبل کو آج سے بہتر بنانا سیکھ لو ہر خواہش کو پورا کرنا ضروری نہیں ہو کبھی بچن بھی زندگی کا سہارا اتی ہے بیٹا جب سمجھداری سے خنیش ہوتا ہے ہر گھر سکون اور رکت سے بڑھتا ہے بچے عادت کبھی نقصان ہی دیتی یہی عادت مل وقت میں ہمت دیتی محنت سے کمایا ہوا پیسہ سنبھل کر رکھنا ہر چمکتی چیز پر اسے خرچ نہ کرنا جو آج بچت کے بیچ ہوئے گا تو کامیابی کا پل ہو پائے گا ہے نا میرا بھائی ہاں آپ کی بات صحی ہےا دیکھو پیسا ہوا کی طرح اڑانا آسان ہے مگر اسے بچانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے ہر محنت کی کہانی ہو ہر سکہ محنت کی کہانی ہے سمجھدار انسان اس کی قدر بھی کرتا ہے آج کی بچت کل کا سہارا بن جاتا رو خرچی اکثر پریشانی لاتی ہے خرچ کرو مگر حسابپ کے ساتھ اس کی عادت لے جاتی ہے کامیاب کے راستے تک کیا حفاظت تچوری نہیں کرتی بلکہ انسان کی سمجھداری کرتی ہے جتنی چادر ہو اتنی پاؤں پھیلاؤ یہی زندگی کی سب سے حسین اصول بناؤ محنت کے محنت سے کمایا ہوا پیسہ برکت ہے فضول خرچی ہر خوشی کو ک کام کر جاتی ہے بچت کی عادت چھوٹی ضرور ہوتی ہے مگر مستقبل کی سب سے بڑی دولت بن جائے تی ہے نہ ہر چیز خریدنا ضروری ہوتا ہے کبھی صبر بھی سب سے بڑی رونق ہوتا ہے پیسا صرف جیب نہیں پڑھتا پڑھتا اگر سمجھداری سے استعمال ہو تو مستقبل بھی بنا سن وارتا ہے م کش ون ہاں ہاں بھائی آپ کے بس یہی ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی آ آپ کے بس یہی ہے ہے ٹھیک دیکھو دیکھو پاف ج ہاں ہاں دیکھو وہاں آپ کے پاس یار ہاں وہ تو ہے ہی پیس بچان اچھھی ب ہے ایک گاؤں میں عمر نام کا ایک لڑکار رہ تھا اس کے والد روز محنت مزدوری کر کے گھر کا خرچ تھے عمر کو جب بھی پاکٹ منی ملتی جو فورن سنیکس کولڈ ڈرنکس اور غیر ضروری چیزوں پر خرچ کر دیتا اس کے پاس مہینے کے آخر میں کہ رپیہ بھی نہیں بچتا تھا ایک دن اسکول نے ایجوکیشن ٹرپ کا اعلان کیا عمر بھی جانا چاہتا تھا لیکن اس کے پاس یس دینے کے لیئے پیسے نہیں تھے وہ اداس ہو کر گھر آیا اس کے والد نے وسیکا بیٹا اگرگر تو تھوڑی سی بچت کرتے تو آج کسی کے سامنے مجبور نہ ہوتے اس دن کے بعد عمر نے عمر نے اپنی عادت بدل دی جب بھی اسے پاکیٹ منی ملتی وہ اس کا حصہ ایک گک میں اور صرف ضروری چیزوں پر ا خرچ کرتا کچھ مہینوں بعد اس کی گلک بر گئی اگلی دفعہ جب سکول نے ٹرمپ کا اعلان کیا عمر نے اپنی بچن سے فیس دی اور خوشی خوشی ٹرپ پر گیا اسے احساس ہوا کہ چھوٹی چھوٹی بچت میں ایک ہی دن بہت بڑا سہارا بن جاتی ہے ہے اس کے بعد عمر نے اپنے دوستوں کو بھی ب ت کی اہمیت بن دھیرے دھیرے دھیرے اپنے بھی کہ آپ
جی ضرور
نا میرے بھائی دیکھو پیسے کمانا دیکھو پیسے بچانا ایک اچھی عادت ہے نا میرے بھائی جب تم پیسہ کماتے ہو اپ اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہو گاڑیں لاتے ہو اچھا اچھا کھانا کھاتے ہو پاس ہاں مطلب دبئی جاتے ہو گھومنے کے لیے دیکھو دیکھو ایک میں تمہیں ایک ور بتاؤں گا سیف اللہ نام کا ایک لڑکا تھا کیا تھا ایک دن کالج نے ٹرپ کا اعلان کیا اس کے پاس پیسے نہیں تھے وہ اداس ہو کر اپنے گھر میں
اگر اس نے سیو کیے ہوتے پیسے تو یہ خوش ہوتا ہے یہ جیادہ سب کے ساتھ سب کے سھ اپنی اس وجہ سے اس اس کے ذہنی پہ دباؤ بڑا یہ ڈپریشن کا شک بھی ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ جاتا ہے میں کیا بول رہا ہوں آپ کومجھ آ رہا ہے میں کیا بول رہا ہوں سمجھ رہا ہے میری بات کرنا چاہتا ہوں
کی قدر کرنا بچت کرنا اور ضرورت کے مطابق خارج کرنا ہے اس کے بعد عمر نے اپنے دوستوں کو بھی بچت کی اہمیت بتائی دھیرے دھیرے انہوں نے بھی خ خرچ پیسا کرا دیک اب ہم آخری میں دیکھتے ہیں کیا تھا ہاں آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیش زندگی کی ضروری فریت کو پورا کرنے گ ہے اس لیے ہمیں ب نر سے پیسے کمانا اسے سمجھ داری سے پیسے کمانا بچانا اور صرف ضروری چیزوں پر خرچ کرنا چاہیے خضو خرچی سے بچنا اور بچت کی عادت اپنانا
ہاں
ہمارے وہ مسلمل کو بےظ بناتا ہے یاد رہ آج کی بچت کل کی رہا تھے آج جی میرے ب آ سے بات کر کے مجھے اچھا لگا امید ہے ہم کسی اور کسی اچھے ٹاپک پہ بات کریں گے اللہ حافظ